ہیلو
ہاں
السلام علیکم
وعلیکم السلام
اور سب بڑھیا ہاں الحمد للہ ان بھی بڑھیا ہی ہے
ہوں جی الحمد اللہ سب بڑھیا ہے
اچھا توپ ماما پہلے کہاں رہتے تھے آپ
پہلے رہتے تھے تیلی پڑیا
نہیں یہیں کی رہنے والی ہے یا کہیں اور مطلب ادر
اؤٹ سائڈ پاپا اؤٹ سائڈ رہتے
اچھا نہیں مب ممی پاپا کی شادی یہیں سے ہوئی تھی کیا
نہیں وہاں سے نہیں ہوئے تھے باہر گ نا وہیں جانا
اچھا سمجھ گیا
ہوں پھر باہر سے پھر یہاں شفٹ ہو گئے
ہوں
ایسے ہی ہم لوگ ہم لوگ بھی نیپال میں چلے گئے تھے کہ شادی یہی ہوئی تھی نیپال ہی رہتے تھے
جی باقی ہے
ہم لوگ یہی ہم لوگ یہاں مطلب پورے یہاں کے نہیں ہیں ہم لوگ باہر کے ہیں
اچھا
ہوں باہر ٹ ریل م والے یہاں مطلب مل رہا تھا پورٹیبل تھا تو یہاں پہ لی گئی تھی تھی پراپرٹی جمین
ہوں تو مطلب تو پانچ سال ہو گئے رتے لوگ ہے
ہاں پانچ چھ سات سال ہو گئے
کاس سال ہو گئے ہے
ہوں
تو صحیح ہے
سات سال ہو گئے لیکن لیکن بنوا نہیں پائے اس کو
ارے بن جائے گا بھائی جب
نہیں نہیں وہ نہیں کیونکہ جب جب اس کو بنوانے کی کوشش کیے ہیں نا تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے مین مسئلہ یہی ہے
ہاں تو ماموں تو پھر تم سمجھ لو یار
ہیں جب جب اگر کچھ بنوانے کا
تو اس میں اس میں نا اس میں نا اس میں نا کاہل ہی نہ کرو تم
ہوں
ہوں ہلکے میں نہ لو
ہوں ہ
دکھواؤ جلد سے جلد دکھواؤ اور کیا
ہوں
ہ
سوچ تو یہی رہے دکھوا تو رہے ہیں کہاں تو ہے آگے سامنے قاری صاحب رہتے ہیں ان سے بولا گیا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے بتاتے ہیں
اچھا
ہوں ٹو تھاؤزنڈ ایٹ ٹو تھاؤزینڈ ایٹین میں جب بات چل رہی تھی بنوانے کی تو ایکسیڈینٹ ہو گیا کار کا نئی کار آئی تھی اس کا ایکسیڈینٹ ہو گیا نہیں بھائی مطلب بھائی کاہی ایکسیڈنٹ پھر اس کے بعد میں دو ہزار وہ لاک ڈاؤن کے بعد ہوا لاک ڈاؤن سے پہلے ہی مطلب بنوانے کا کہہ رہے تھے تو پھر اس کے بعد میں بھائی کو ڈینگو ہو گیا
اچھا
پھر کے ڈائبٹیز ہو گئے پھر ایک جال اور بنانے کی کوشش کیا تو پھر پاپا کی طبیعت خراب ہو گئی امو پھر ایک سال کو کوشش ہوئی تھی تو پھر کچھ اور ہو گیا تھا مسئلہ اس کے چکر میں رہ گیا اب اس سال مطلب ہو رہا تھا کہ تھوڑا بہت اگر کچھ ہے نا تو بس ریپیئر ہی کروانا تھا زیادہ وہ نہیں کیہ اتنا ہوتا تو پھر پاپا کا انت کال ہی ہو گیا
اچھا تو ایسے تو ہمارا مسئلہ ہوا تھا دیکھو ہم لوگ تھے نیپال میں تو کیا ہوا ایک لوگ تھے پڑوس میں ٹھیک ہے پڑوس میں دکان تھی محلے میں گھر تھا ٹھیک ہے تو میرے ابو جو تھے مدد کرتے تھے مطلب جو کو مانگ لیتا تھا پیسے وغیرہ وہ اس کی مدد کر دیتے تھے تو انہیں بنوانا تھا گھر تو انہیں بنوانا تھا گھر تو دو تین لاکھ روپئے مانگے تھے تو ابو نے دے دیے تھے اٹھا کے
ہوں
اب اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ مطلب آب پیسے نہیں لوٹانا چاہ رہے تھے وہ تو انہوں نے کروا وہی وہی سب جادو اثرات کروا دیے تھے ہم لوگ زمین لینے جا رہے تھے تو پیسے مانگے تھے ہم لوگ تو کہہ رہے تھے دے دیں گے دو دن میں یہ تو ابو کا ہو گیا دوسرے تیسرے دن وہی دماغ خراب ہو گیا دماغ کی پروابلم ہو گئی بھاگنے لگے ادھر ادھر یہی اثرات وثرات ہو گیا تھا دماغ پہ تو بھاگنے لگے ہاں تو یہی ہوا سب طبیعت خراب ہو گئی لاک ڈاؤن ہو لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا تو ہم لوگ چلے آئے پھر واپس چھوڑ چھاڑ کے چھوڑ چھاڑ کے چلے آئے اسی میں لاک ڈاؤن میں ہی کیونکہ ہم لوگ آپ آ نہیں رہتے ابو کی زیادہ طبیعت خراب تھی تو اسی کے چکر میں چاچا کی شادی ہم لوگ نے اپنے ماموں کے لڑکی سے وہ مطلب کر دی گئی اسی کے چکر میں بارات کے ذریعے ہم لوگ آ گئے اپنے گاؤں واپس پھر یہاں سے لکھنؤ سے بہت علاج چلا بہت وہاں شاہجہاں پور سے چلا اور نہیں ٹھیک ہونا تھا نہیں ہوا ہے پھر وے انتقال ہو گیا تھا تو یہ تو یہی تو سین ہوا تھا گھر زمین لینے جا رہے تھ زمین کی بات کی تھی انی سے کی تھی جنہیں پیسے دی دیے تھے انہیں سے زمین کی بات کی تھی کہ دلواؤ اب انہوں نے سوچا کہ اگر دلوائیں گے تو پیسے ان کو دینے پڑیں گے
ہاں
ہاں تو یہی مسئلہ ہوا تھا
بہت ایسے لوگ ہوتے ہیں بے غیرت
ہ اوپر پھر مدد کرو پھر کوئی نہ ہو ایسے چلے آ پھر
مدد کرنے
وہ گئے ہیں
ج
پانچ چھ سال ہو گئے
ہاں
زیادہ دن چھ سال ہی رک پائے تھے وہ نیپال میں بس وہاں نا وہاں یہ سب چلتا بھی بہت ہے
ہاں ادھر سائڈ ہوتا ہے
ہاں ادھر بہت ہوتا ہے یہ سب بہت حد سے زیادہ
ہوں یہ سب عام ہے
ماموں وہی کہہ رہے ہیں کاہل اس میں پسے نہ لو اندیکھا ا نہ کرو کروا لو کوشش کر کے
ارے تو اس میں اب ہم کیا کر سکتے ہیں جو گھر والے لے ڈسیز
تو گھر والوں کو سمجھانا تمہارا کام ہے نا جو دکھوا ہے یہ وہ بتاؤ سر
ہم کو سب انمیچیور سمجھتے ہیں کیونکہ ہم سب سے چھوٹے ہیں نا
اچھا
ہم اپنی رائے نہیں دے سکتے اپنے گھر پہ ابھی جب بیس کے ہو جائیں گے تبھی وہ کچھ بولیں گے
اچھا
ہوں
یہ یہ غلط بات ہے بھائی بولنا چاہیے اسے اچھی بات ہے نا
ہم بولتے ہیں لیکن ہم بہت کچھ بولتے ہیں لیکن میرے گھر والے ہم کو امیچیور سمجتےہیں کہتے تم ابھی چھوٹی ہو چھوٹی والی باتیں کیا کرو
اچھا تو کہ دو چھوٹ ہیں تو جو بڑی والی باتیں کرے بڑے بنے بھی نا
ہاں کہ تو ابھی ابھی بڑے ہیں نا ابھی بڑے ہیں نا ڈیسیزن لینے کے لیے
ہوں ہوں تب ماموں جب بھی دیکھو جب سنو وہ تمہاری دوست نے بولا تھا ہم سے کہ جب گیارہ ویارہ ہو جایا کرے
ہاں
ہاں تو بول دیا کرو اللہ اللہ آپ بھیے آئی پھر جب ٹائم پ رہا
ہوں
کہ تو بول دیا کرو کیونکہ اس سے ہے نا آدھی بات رہ جاتی ہے نا
ہ
کٹ ہو جاتی ہے ہاں
ا
اور تو کھانا وانا کب کھاؤ گے تم
کھانا ابھی جا کے کھائیں گے
بن گیا ابھی گئی نہیں ہو کیا
نہیں گئے ہیں گھر پہ آ گئے ہیں ابھی جا کے کھائیں گے ہم ہاں امی ہونا امی میری امی بہت نہیں کھانا بنا لی میں
تو میرے یہاں پتا اس ٹائم کھا لیا جاتا ہے اس ٹائم تمار ہاں اور کیا کیونکہ بھائی لوگ آتے ہیں تھک کے بھوکے تو ان کے لیے کھانا بنتا ہے تو ساتھ میں ہم لوگ بھی کھا لیتے ہیں بھائی ہم لوگ گاؤں کے رہنے والے ہیں دیکھو وہاں گاؤں واؤں میں نا جلدی ہی کھا لیا جاتا ہے
بہتر ہے بہتر ہے یار یہاں ہم لوگ گیارہ بجے کھانا کھاؤ
ہاں کو گیارہ بجے کیا فائدہ ہے سونے کا ٹائم ہو جاتا ہے گیارہ بجے کوئی دکھے گا گاؤں میں وہاں
یہی چیز تو ہے اسی لیے تو سب کچھ بیکار ہے کھانے کا اٹھنے کا بیٹھنے کا سارا نیم ہی وہ ہے صبح جب گیارہ بارہ بجے کھانا کھائیں گے ایک بجے دو بجے تک سوئیں گے تو صبح جلدی آنکھ کھلے گی
ہوں وہی تو وہی تو بول رہے ہیں تبھی تو کام والے سب بہت جلدی اٹھ جاتے ہیں
ہوں
پھر بھی ہم کو اٹھا دیا جاتا ہے آٹھ آٹھ بجے اب دیکھو وہاں جاتے ہیں کام پہ وہاں کتنے بجے اٹھنا پڑتا ہے کتنے بجے نہیں اٹھنا پڑتا اٹھ پاتے ہیں یا نہیں اٹھ پاتے ہیں
ہو جائے گی دھیرے دھیرے جب انسان کام کرنے لگتا ہے تو وہ میچور ہو جاتا ہے
ہاں دیکھو کیا ہی ہوتا ہے کیسا کیا ماحول ہوا گا
ہوں
تو یار اچھا نہیں لگتا ہے نا دوسرے کے گھر رکو
ہاں
ہاں کب تک رکیں گے ویسے ویسے انہوں نے ہی ہاں وہ تو نہیں اچھا لگے گا انہوں نے ہی کہا ایک کہ بھیج دو ان کو
ہاں ہاں اسی لیے تو بلا رہے ہیں اب لیکن دیکھو جو انسان رہ جائے گا نا صحیح وہ کامیاب ہو جائے مطلب باہر باہر اور کیا یار باہر کی زندگی ایسے تھوڑی نا ماں باپ کے بنا کس طرح کرتی
اگر ایک دو دوست ہو نا ساتھ
ہوں
تو وہ کہیں بھی جا سکتا ہے کہیں بھی کتنے دن بھی رک سکتا ہے آرام سے ہاں اچھا تو رک سکتا ہے آرام سے ورنہ ایسا نہیں من لگتا کب تک یار ایسے بور ہوتا رہے گا وسے بور تو نہیں ہوں گے بارہ گھنٹہ کی ڈیوٹی تی ہے وہ آٹھ سے آٹھ جائیں گے آئیں گے تو وہی مسئلہ ہو جائے گا
ا
تو رات میں وہ پھر کھانا وانا بناتے ہیں وہ خود ہی اپنے ہوں رات میں بھائی کھانا وانا بناتے ہیں وہ خود وہ خود رینٹ پہ رہتے ہیں نا چار تین چار لوگ ہے نا تو وہ خود ہی کھانا بناتے تو اس میں تھوڑی ہیلپ کرنی پڑے گی دیکھو ٹائم ملتا ہے یا نہیں تو ان کے کھانا بنوانے میں اسی بہانے ہم بھی تھوڑا بنانا ونانا سیکھ جائیں گے کچھ آ پتا آتا تو ہے نہیں ہم کو
ہاں صحیح ہے یار بنا
اور رہ کیا ہ تو پھر بہے تھوڑا بہت کرنے لگیں گے
مطلب ابھی سروع میں تم میگی ابال ابال کے کھاؤ گے
نہیں وہ بنا سارا کام وہی کریں گے بنائیں گے وغیرہ وہی کریں گے اب تھوڑا بہت ہاتھ اس میں لگانا ہے ہم کو دیکھنا ہے جیسے کوئی سامان لانا وغیرہ ہو گیا یہ سب لایا کریں گے تھوڑا تو کرنا پڑے گا ہی نا اب وہ مطلب کر رہے ہیں کھلائیں گے تو اس کا مطلب تو بھیے آپ پیسے بھی دینے پڑیں گے سیلری آئے گی تو پیسے بھی دینے پڑیں گے رینٹ تو آدھا دینا پڑے گا ہم کو ایسے دو ہزار ہے تو چا ہاں دو ہزار ہے تو چار لوگ ہیں تو پانچ پانچ سو پڑے
آرام سے
ہوں تو یہ ہوگا
تین لوگ کے ساتھ رہو گے بہتر ہے اچھے لوگ کے ساتھ
نہیں اچھے ہیں وہ محنتی ہیں اچھے ہیں کام بھی لگوا دیں گے وہ کہہ رہے تھے آؤ اب دیکھو سنڈے کو بات کی جائے گی کل کی جائے گی کل چھٹی رہتی کہ سنڈے کو کمپنی کی
اچھا
ہ
ٹھیک ہے اللہ حافظ
اوکے اللہ حافظ